بھائی
وعلیکم السلام بھائی جان کیسے ہو
بھائی جان میں بڑھیا ہوں خیریت سے ہوں آپ کیسے ہو
ہاں بھائی جان میں بالکل خیریت سے ہوں اور سنائیے آپ کے پریوار میں کیسے یہح سب بھی لوگ
بھائی جان میرے پریوار میں بھی سبھی ٹھیک ہے میری ماں بھی ٹھیک ہے باپ بھی ٹھیک ہے بھائی بہن بھی ٹھیک ہے تو آپ چیک کر رہی تھی اپنی چائے پی
ہاں بھائی میں نے پی تھی
اچھا بھائی جان تو ابھی کیا کر رہے ہیں آپ
ہاں بھائی میں ابھی فری بیٹھا تھا میں نے سوچا کیا کروں بھائی میں نے سوچا کہ آپ پہ کال لگا لوں جب تک
ہاں بھائی جان آپ نے اج بہت اچھی بات کہی آپ نے بہت اچھا سوچا جو مجھے کال کیا اچھا کام کیا آپ نے تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے اب تو آپ نے کال کر ہی دی ہے اب کہ آج کل کا موسم تو آپ کو پتا ہی ہے کتنی کتنا گرم ہے تو اسی پہ ہم آج بات کریں گے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے بھائی جان آج آپ نے بہت اچھا موضوع چنا ہے میں تو یہی کہوں گا کہ اب تو موسم ایسا ہو گیا ہے کہ کیا بتاؤں گا آپ کو
تو میں آپ کو اسی موسم پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ ویدر ہے نا مطلب کہ جس کو ہم موسم کہتے ہیں موسم ہماری ڈیلی لائف کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے ہر دن جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھ تے ہیں کہ آج موسم کیسا ہے ہے نا بھائی جان اگر دھوپ ہو تو ہم ہلکا کا کپڑا پہنتے ہیں اگر بارش ہو تو ہم مطلب کہ امبریلا جس کے ہم جس کو ہم چھاتا کہتے ہیں ہم چھاتے کا استعمال کرتے ہیں یا رین کوٹ لے جا تے پہن کے تاکہ بارش اندر نہ جا سکے اگر سردی ہو تو ہم وارم کلوتھس پہنتے ہیں گرم کپڑے پہنتے ہیں اسی لیے جو موسم ہماری ڈیلی روٹین کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے ویدر کا موسم کا مطلب ہے کسی بھی جگہ کا شارٹ ٹائم کے لیے ٹیمپریچر دھوپ ہوا بدل بادل اور بارش کی کنڈیشن ویدر ہر دن چینج ہو سکتا ہے ہے نا بھائی میرے تو کبھی دھوپ ہوتی ہے کبھی بادل آ جاتے ہیں کبھی تیز ہوائیں چلتی ہے اور کبھی اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے اسی وجہ سے ویدر کو پرڈکٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ہے نا بھائی جان تو آپ بھی کہیے اسی پہ کچھ
صحیح کہا آپ نے کہ موسم کی اپنی خاصیت ہوتی ہے جیسے کہ گرمی میں تو کیا بتاؤں کہ سردی کا موسم پسند چائے لیکن اب تو موسم اللہ کی دین ہے کیا کریں موسم تو ہونا ہی ہونا ہے اگر زیادہ گرمی پڑ جائے تو آپ فتے اگر کم گرمی پڑے تو آپ ہوتے کیا کریں ہم
تو آپ ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ ا کہ آپ کو تو پتا ہی ہوگا کہ مطلب کہ ہر سیزن کا اپنا الگ ویدر ہوتا ہے ہر سیزن کا اپنا الگ موسم ہوتا ہے مطلب کہ گرمیوں میں گرمی زیادہ ہوتی ہے اور لوگ ٹھنڈی ڈرنکس مطلب ٹھنڈے پانی کا پینے کو پسند کرتے ہیں ونٹر میں ٹھنڈ ہوتی ہے تو لوگ گرم کپڑے پہنتے ہیں اور گرم پانی کو پینا پسند کرتے ہیں مطلب کہ جو جو بارش کا سیزن ہوتا ہے بارش کے سیزن میں بارش ہوتی ہے جس جس سے جو پلانٹس ہوتے ہیں اور پیڑ ہوتے ہیں ان کو پانی ملتا ہے اور انوائرمنٹ اور ماحول بھی فریش ہو جاتا ہے مطلب کہ جو سپرنگ کا سیزن ہوتا ہے اسپرنگ کے سی سیزن میں پھول کھلتے ہیں اور ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے گڈ ویدر اچھے موسم ہمارا موڈ کو بھی اچھا بنا دیتی ہے جب ویدر فریش اور ٹھنڈا ہو ہو تو باہر ورک کرنا یا فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا اور بھی اچھا لگتا ہے لیکن جب ویدر مطلب کہ موسم بہت ہی زیادہ گرم ہو یا بہت زیادہ ٹھنڈا ہو تو لوگوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا بھائی جان تو آپ بھی کچھ بتائیے اس پہ
ہاں بھائی جان بلکل صحیح فرمایا آپ نے موسم تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو سمے کے ساتھ بدلتا رہتا تا ہے کبھی گرمی کبھی سردی کبھی برسات اور کبھی بسنت کا موسم آتا ہے ہر موسم کی اپنی الگ خوبصورتی اور اہمیت ہوتی ہے موسم کا اثر انسانوں جانوروں اور پیڑ پودوں اور کھیتی پر بھی پڑتا آپ کو تو پا ہی ہے اور جو اچھی ہوا ہوتی تی ہے اور صاف موسم ہوتا ہے اس سے جو ہماری صحت ہے وہ اچھی بنی رہتی ہے اور جو انسان ہے وہ تازگی محسوس کرتا ہے موسم کے حساب سے اور جو بارش کا موسم ہے وہ ویسے کسانوں کے لیے بہت فائدے مند ہے کیونکہ اس سے جو فصلیں ہوتی ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں اور ویسے تو سبھی موسم تو کسانوں کے لیے بہت فائدے مند ہے کیونکہ سردی میں تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جو دھان ہو گئی کئی ساری فصلیں ہیں وہ پای جاتی ہیں کیونکہ اسے فصلیں اچھی ہوتی ہیں تو سردیوں میں لوگ گرم کپڑے پہنتے ہیں اور گرم چیزیں کھاتے ہیں جبک گرمیوں میں لوگ ہلکے کپڑے پہنتے ہیں اور ٹھنڈی چیزیں پینا پسند کرتے ہیں وہ موسم کے بدلنے سے ہمیں اپنی دن چریا کھان پان اور پہناوا میں بھی بدلاؤ کرنا پڑتا ہے ایک
ہاں بھائی جان
ہاں ویسے کبھی کبھی تو خراب موسم بھی آ جاتا ہے جیسے کہ تم نے دیکھا ہی ہوگا کہ آندھی آ گئی بھاری بارش ہو گئی باڑھ آ گئی یا لو جو لوگوں کے لیے مشکلیں بھی پیدا کرتی ہیں اس لیے موسم کی جانکاری پہلے سے لینا ضروری ہوتا ہے آپ کو تو پتا ہی ہے
ہاں بھائی جان تو آپ کو تو پتا ہی ہے آج کل ہمارے پاس بہت ساری ٹیکنالوجی ہے اب ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس تو ہم کیا کرے کہ پہلے ہی دیکھ لے موسم کیسا ہے اسی حساب سے ہم مطلب کہ دوا پھر لگای اپنے کھیتوں میں یا اپنی کھت کا خیال رکھے اسی حساب سے وہ ہم مطلب کہ کیا بات ہے کہ ہمارے کسان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ پہلے موسم مطلب کہ بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے ان کے لیے کسان بھائیوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ موسم مطلب کہ ان کی جو مطلب کہ کھیتی ہے اور ان کے جو کراپس اور موسم پر ڈپینڈ کرتے ہیں اگر ٹائم پر بارش ہو تو کراپس اچھی ہوتی ہیں لیکن اگر زیادہ بارش یا بالکل بارش نہ ہو تو فصلوں کو نقصان ہوتا ہے اس اسی لیے موسم کی لیکن انفارمیشن ہمارے کسان بھائیوں کے لیے بہت ہی ضروری ہوتی ہے آج کل جو کلائمیٹ ہے چینج کلائمیٹ چینج کی وجہ سے موسم پہلے سے زیادہ مطلب کہ انپریڈکٹیبل ہو گیا ہے تو کبھی کبھی بہت تیز گرمی پڑتی ہے کبھی خطرناک با بارش ہوتی ہے اور کبھی مطلب کہ یہ جو اسٹارمس ہوتے ہیں اور فلڈس ہوتے ہیں آ جاتے ہیں یہ سب مطلب کہ ہمارے ماحول کے لیے چیلنج ہے اور ان مطلب کہ انسانوں کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے ہمیں سب ہم سب کو انوائرمنٹ کا خیال رکھ چاہیے زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہے پانی اور بجلی بچانی چاہیے اور پولوشن کم کرنا چاہیے تبھی موسم ٹھیک ہوگا مگر جب ہم نیچر کا خیال رکھیں گے تو ویدر بھی بہتر رہے گا اور ہماری فیوچر جنریشن کو بھی ایک ہیلدی انورا ملے گی ہے نا بھائی جان تو آپ بھی بتائیے کچھ
ہاں بالکل صحیح فرمایا جو موسم ہے وہ ہمارے جیون کا بہت مہتوپورن حصہ ہے یار سمے سمے پر بدلتا رہتا ہے ہر موسم اپنے ساتھ نئی خوشیاں اور جو نئی چنوتیاں ہیں وہ لے کر آتا ہے بھارت میں ویسے تو تو آپ کو تو پتہ ہی مک روپ سے گرمی ہو گئی برسا ہوگئی سرد ہو گئی ہیمنت ہو گئی سردی ہو پسنت رتو ہوتی ہیں ویسے تو گرمیوں میں تیج دھوپ اور گرم ہوائیں چلتی ہیں اور اس لیے لوگ کپڑے ہلکے پہنتے ہیں اور ادھک پانی پیتے ہیں اور ویسے برسا ریتو میں تو کھیتوں کو پانی ملتا ہے ندیاں اور تالاب بڑھ جاتے ہیں تتا چار مطلب جو چاروں طرف کی ہریالی ہوتی ہے وہ چاروں طرف ہریالی ہریالی چھا جاتی ہے اور ویسے تو سرد سردیوں میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور لوگ گرم کپڑے پہنتے ہیں اور سردیوں میں تو ویسے تو سبھی لوگ زیادہ تر چائے پینا پسند کرتے ہیں کچھ لوگوں کو چھوڑ کر اور ویسے بسنت رتو کو رتوؤں کا راجا کہا جاتا ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے کیونکی اس موسم میں پیڑ پودے پر نئے پتے آتے ہیں اور سندر پھول کھلتے ہیں اور ویسے موسم کا پرباؤ کھیتی ویاپار شکچھا یاترا اور سواستھ پر بھی پڑتا ہے ہاں اور سنتلت موسم ہونا تو جیون کے لیے لاب دائک ہوتا ہے جب کی اگر مطلب آسنتلت موسم تو ویسے تو یے ہو گیا کی گرمی زیادہ پڑنا ٹھنڈ زیادہ پڑنا باڑھ آنا اور زیادہ مطلب سوکھا پن ہو جانا اور طوفان جیسی بارش سیا ہوتی ہیں وہ نقصان پہنچا سکتی ہیں اور ویسے اس لیے ہمیں جو پریاور ہے اس کی ہمیں رکچا کرنی چاہیے اور ادھک سے ادھک پیٹ لگانے چاہیے
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ موسم فارکسٹ بھی ہماری لائف میں بہت ہی یوزفل ہے مطلب کی موسم کی خبریں دیکھ کر لوگ اپنے مطلب کی ٹرول پلاننگ کرتے ہیں فارمروس اپنی فارمنگ پلان کرتے ہیں اور سکولز یا آفسز بھی ضروری ڈسیجنس لیتے تے ہیں موسم کو دیکھ کر اسی طرح ویدر انفارمیشن ہمیں سیف اور پپیور رہنے میں مدد کرتی ہے تو لاش میں میں یے کہنا چاہتا ہوں کی میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا ویدر صرف دھوپ یا بارش کا نام نہیں ہے یے ہماری ہیلت فارمنگ ہیلدی فارمنگ انوائرمنٹ اور ڈیلی لائف کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے اگر ہم نیچر کی ریسپیکٹ کریں تو اور انوائرمنٹ کو کلین رکھے تو ہمیں اپنی ویدر کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں ہے نا بھائی جان میرے تو ہمیں موسم کا خیال رکھنا چاہیے تو آج کل تو آپ کو پتا ہی ہے موس سم بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے تو سائیکا تو جو بارش کا سائیک کل ہے تو وہ بارش تو ٹائم پر پڑتی ہی نہیں ہے وہ بارش کا سائیکل اسٹیبل نہیں ہے انسٹیبل ہے جس کے جس کا کارن کہیں نہ کہیں پے تو ہم ہی لوگ ہیں کیونکہ ہم کیا کرتے دے تے ہے اپنے پیر پے خود ہی پل کولہڑی مار دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ پولوشن ہیں جسسی وجہ سے کیا ہوتا ہے اور پیڑ کاٹ دیتے ہیں جیات ویسے زیادہ اس سے کیا ہوتا ہے کی ہماری جو مطلب کہ آ ہمارا جو موسم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے گرمی دن با دن زیادہ سے زیادہ بڑھ تی جا رہی ہے ہر سال سے پچھلے سال اس سے تھوڑی کم گر می تھی آج سال دیکھے اس سال اس سے اس سے بھی زیادہ ہے تو ایسے ہی گرمی تو اگر ہمے ہم یہی کریں گے تو گرمی تو بڑھتی ہی رہے گی نا میرے بھائی
ہاں بھائی صحیح کہا ویسے تو میرے کو ابھی نواز پڑھنے کا ٹائم ہو گیا ہے تو سکریہ بات کرنے کے لیے
ہاں بھائی جان آپ کا بھی شکریہ بات کرنے کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ
اللہ حافظ